ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام اور کیا خیریت سے ہیں بس اللہ کی دعا ہے آپ کیسے ہیں
جی خ خیریت سے ب آئےیں آپ کی شکر ہے اللہ کا سب ٹھیک ہے جی سب خری سے اور بتائیے کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں کر رہی تھی بس یہ تھوڑا صاف صفائی میں لگی ہوئی تھی ہاں جی
اچھا اچھا گے صاف صفائی کا کچھ پوچھے ہی مس صاف صفائی تو صاف صفائی اور اس سے جڑی ان عادتوں سے ہے جو ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے سوستھ رکھتی ہے صاف صفائی تو ہمیں کرنی ہی چاہیے
جی نہ صاف صفائی نہیں کریں گے تو میرے مچھر مکھی یہ سب ہو جاتی ہیں اور گندگی تو گھر میں ہو ہی جاتی ہے جی
بالکل ہمیں ہمیں اپنی اپنے گھر کی اور اپنے گھر کے آس پاس کی پااکی جگی کا بہت اچھا سا سے دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ اگر پاکی جگی اچھے سے ہوگی تو کسی بھی طرح کی نہ تو کوئی سمس ہوگی نہ ہم بیمار ہوں گے نہ ہم کسی بھی طرح کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی کیڑا مکوڑا یا کچھ بھی ایسا آئے گا مطلب اپنے آس پاس کے و واتاورن شریر یا چیزوں سے ک چرا دھول کٹاانو وہ دور رکھنا پاکی سکی کا مطلب ہوتا ہے نا اور ہمیں یہ چیزیں اپنے دن چریا میں اتارنی چاہیے انشاء اللہ کیونکہ اس سے ہمارا بہت زیادہ بچاؤ ہوتا ہے اگر ہم پاکی جگی کا اچھے سے دھیان رکھ تو
ہاں جی بالکل صحی فرما رہے ہو جی
ہاں اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہ ا حفوجان ا صحت مت اور سوستھ رہتے ہو تو میں تمہیں اور بر کچ سے نمازوں گا اپنے آپ کو اگر صاف رکھ رتے ہو اپنے آپ کو صاف رکھتے ہو اپنے آ آس پاس کے واتورن کو صاف رکھتے ہو
سب سے میں سب سے ضروری بات تو یہ ہے نا سف صفائی ضروری ہے
بالکل بالکل بالکل اپنے آس پاس کے و وورن کو سانس رکھتے ہو تو میں تمہیں برکت دوں گا اتنی برکت دوں گا بہت کے برکت اگر رکھ نہیں ہے برک تمہیں اپنی پانی ہیں مجھ سے تو اپنے آس پاس کہ صفائی پہ ہمیں بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا
جی جی وہ تو ہے ہی ج
صفائی کا مطلب جیسے وہ نہیں ہوتا ہے جیسے نہا لیے فٹافٹ کپڑے دھو لیے پانی وانی ادھر ادھر پھینک کے صاف صفائی کر لی
جی
ہے نا اور یہ ساری چیزیں یہی نہیں ہوتی ہیں ہمیں ان میں بہت ساری عادتوں کو شامل کرنا چاہیے جیسے اگر ہم کھانا بنا رہے ہیں تو کھانا ڈھک کر بنائے
ہاں جی اس میں ضروری ہے جی
اچھے سے دھوئیں صاف پانی میں اچھے سے نہائے کھانے سے پہلے اور کھانا کھا کھانے سے پہلے اچھے سے صابن سے ہاتھ دھوئیں نہ کھانا کھانے کے بعد پھر صاپ ان سے ہاتھ دھوئیں برش کریں کھانا کھانے کے بعد
ہاں ہاں وہیس
پہ بھی دھیان دینا چاہیے اور اپنے آس پاس کی ساری چیزوں پہ اپنے آس پاس کے واتاورن کی بھی اچھے سے صاف صفائی سے حفاظت رکھنی چاہیے
جی جی سب سے زیادہ ضروری صاف صفائی آپ اپنا یہ گھر میں اگر صاف صفائی نہیں کریں گے تو باہر سے کوئی آئے گا تو دیکھو کہے گا کتنا گندا ہے وہ ہے تو اپنی عزت کا بھی عزت کی بھی بات ہے اس میں
بالکل بالکل آ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں ہمیں آپ کی بات بالکل صحی لگی سچ میں بہت زیادہ آ آج کل صاف صفائی کو لے کر تو بہت زیادہ ہی آج کل ٹی ویوں میں دیکھ لو اور کیا بولتے ہیں ٹی ویوں میں دیکھو نیوزوں میں دیکھو اخباروں میں دیکھو جہاں دیکھو سب جگہ یہی کہ صاف صفائی
صاف ہاں جی صاف صفائی رکھو یہ جی
بالکل صاف صفائی رکھ آج کل اتنا زیادہ ہوا ہے کیونکہ اتنی زیادہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں آج کل دیکھ ہوگا اپنے جگہ جگہ پانی بھرا ہے ہو ہے سڑکوں پہ کچرا اکٹٹا ہوا ہوا ہوتا ہے لوگ دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں اس سے کتنی زیادہ بیماریاں ہو رہی ہیں
اور پھر اسی میں کھلے میں کھانا بھی بناتا رات ہیں باہر سڑکوں پہ تو اور وہ سامان بھی ایسے ہی رکھتے ہیں اور وہ جو گندگی رہتی اس میں مکھی بیٹھتی ہیں پھر اسی کھانے پہ جا
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
بس جس سے وہ یہ جی
جگہ جگہ کھانے کے اسٹالس لگے ہوئے ہوتے ہیں لوگ کھ پی کے پکتلیں گلاس ڈونے وغیرہ ایسے ہی سب سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں سڑکیں اتنی گندی ہوئی رھی ہوتی ہیں ارے یہ نہیں سوچتا کے لگ اے اللہ تعالی نے اتنی سندر سے اس پرکرتی کو نوازاائے اس سے اچھے سے ہمیں اس کے سوندر کو نوازایا جائے اس کی حفاظت کرنا ہمارا دھرم ہے
یہ نہیں سوچتے لوگ کہ انشاء اللہ یہ ہماری ہی جنم بھومی ہے ہماری ہی چیز
اور یہ ہے ن ان شاء اللہ یہ سب کچھ اگر ہم صفائی رکھ کہیں گے تو ہمیں ہمیں ہی فائدہ ہے اس سے
بالکل اب بالکل س فرما رہی ہیں ابھی دیکھیے جگہ جگہ پہ دھول مٹی داغ جہاں اور جیسے لوگ وہ گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں اور انشاء اللہ کہیں بھی تھوک دیتے ہیں دیواروں گندا کر دی کھلے میں شوچ کرنا نہ کھلے میں یہ ساری چیزیں ہمارے واتورن وہ گندہ ہی تو کر رہی ہے پردوشت کر رہی ہیں اور ان میں ہی اتنے سارے کٹاڑو اتنے سارے بیکٹیریا اتپن ہو جاتے ہیں جس سے ہم اپنے شریر کے شاس اتنا نہیں کر پاتے وہ ہمارے شریر پہ آ کر چپک جاتے
ہاں بس بس اسی سے بیماریاں پھیل رہی ہیں
بالکل اب یہ دیک دیکے اب اس چی اگر ہم یہاں رہ رہے ہیں ہے نا تو اس سے اس میں اپنے واتاورن کو سوچھ رکھنا ویوستھت رکھنا اس کو سکھد بنانا یا ہمارا ہی تو گھر میں
جی ہمارا ہی فرض ہے ہمارے
اللہ ت تعالا نے ہمیں انسان بنا کر بھیجا ہے اتنی ساری چیزوں سے نوازائے ارے ہمیں اس نے اس لائق بنایا ہے کہ ہم لوگ صاف صفائی رکھے اس کی دی ہوئی جگہ کو سنبھال کے رکھ
جی بس وہی محنت تو ہمیں کرنی ہے
لیکن لوگ یہ نہیں سوچ رہے ا اللہ تعالی ک کہتے ہیں کہ تم گندے رہو گے تم پاکی جگی کا سات دھیان نہیں رکھو گے تو میں نہ تو تمہارے تم کو برکت دوں گا نہ تمہارے گھر والوں کو برکت دوں گا کیوںکہ کہ گند ہی گندگی میں اللہ تعالا کیا ہم لوگ بھی آنا پسند نہیں کریں گے جہاں گندگی ہوتی ہے ہم لوگ کیا وہاں جاتے ہیں ارے وہاں تو بہت گنندا ہے یہ ہم لوگ وہاں نہیں جائیں گے یہ وہ کتنی ساری چیز چیزیں ہو جاتی ہیں
آس پاس میں گندگی پھیلانا بہت بری بات ہے جی
بلکل بلکل اور ہائیجین کا تو آج کل لوگ بالکل بھی دھیان نہیں رکھتے ہیں
جی
ہائیجین جیسے لوگوں میں ختم ہی ہوتا جا رہا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہیں پہ لوگ اسٹال لگ رہے ہیں وہیں پہ کھ رہے ہیں وہیں پہ تھھوک رہے ہیں وہیں پہ شوچ وغیرہ کر رہے ہیں
جی بالکل صحیح فرمایا جی جی جی سڑکوں پہ زیادہ ہے یہ سب کچھ سڑکوں پہ آپ جاتے سبھی اسی کو کرتے رہتے
بالکل بالکل کہیں بھی اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو کہیں بھی گاڑی سائڈ میں لگا کے شوچ کر دینا بہت ساری چیزیں ہیں کہیں بھی تھوک دینا کہیں پہ بھی کچرا پھینک دینا
جی جی
کچھ بھی یہ نہیں سوچتے ہیں اپنی بھی جگہ ایسا وقت نہیں اس پاس کا واتا ورن ہے اس کو اگر ہم حفاظت سے نہیں رکھیں گے تو کل کو اللہ تعالی ہم سے غصہ ہو جائیں گے ہم اس کی سزا دیں گے
جی یہ ہے جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں وہاں گندا پڑا رہتا ہے بس اسی سے کیٹاڑو آئیں گے ان کے اوپر
بالکل کبھی کبھی تو جی جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں انشاء اللہ کبھی کبھی تو ہم سوچتے ہیں اگر اگر ہم جب ہمارا نکا انتقال ہو جائے گا اور ہم لوگ اللہ کے پاس جائیں گے تو اس منہ سے ہم اللہ کے پاس جائیں گے
جی جی بالکل
تم نے تو بالکل پااکی زگی کا دھیان ہی نہیں رکھا میں تم سے نماز ادا کرنے کے لیے کہتا ہوں میں اس میں خود کہہ رہا ہوں اپنے آس پاس کے واتاورن کو صاف رکھو حفاظت سے رکھو تو بالکل
پر خدا کے بندے ہیں نہیں مانتے نہیں نا جو جہاں جس کو من کرا وہیں پہ اپنا کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے
سچ میں آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں ایسا لگتا ہے کبھی کبھی تو بک اللہ کا ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے لوگوں میں سے انہیں اللہ کا ڈر رہا ہی انہیں اس بات کی کتنی بڑی سزا ملے گی کیا ملے گا کچھ نہیں سوچتا
جی یہ خواب تو میٹ کیایا نا بالکل ج
بالکل آپ بالکل صحی کہہ رہی ہیں اور سب سے زیادہ جیسے سے وہ جو لوگ تھوک دیتے ہیں کہیں بھی وہ بہت گندی بات ہے کہیں بھی ایسے نہیں تھوکنا چاہیے کھلے میں سوچ نہیں کرنا چاہیے
ویسے تو دیکھو کتنے کرنے والے صاف صفائی کرنے والے والے سرک نے بھی اتنا لگا رکھا ہے کہ کوئی کہیں جھاڑو لگات ہے کوئی کہیں سے کوڑا اٹھاتا ہے تو خدا کے بندے لگے ہوئے بھی ہیں لیکن کیا کرنے والے کم ہیں پھیلانے والے زیادہ ہیں
بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں میں کبھی کبھی تو یہ سوچتی ہوں لوگ تعلیم لے لے کر اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں کیا فائدہ ان تعلیموں کا اتنی بڑی بڑی تعلیموں کا کہ جب لوگوں میں یہ چھوٹی صاف صفائی حفاظت کرنے کی چیزوں کو حفاظت سے رکھنے کی تعلیم ہی نہ ہو ان میں کیا فائدہ ہے دور دور جا کر اتنی تعلیم لینے کا
ہاں یہ ڈسٹ بین رکھے رہتے ہیں لیکن ان میں نہیں ڈالیں گے کچرا اور جا کے بس دور سے پھینک کہیں گے اور وہ اندر جائے یا باہر جائے ان سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے ارے یہ ہے کہ ہاں جی
ہاں پھر بات کرتے ہیں بہت اچھا لگا بات کر کے
جی جی ہمیں بھی بہت اچھا لگا ٹھیک ہے خدا حافظ